السل اللام علیکم کیا حال ہے آپ ٹھیک ہو
ہ
میں بھی ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہوں گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس شکر خدا کاا
ہ ا کاا ہوو
مجھے پرزنٹ مجھےک اسکول کی کام کرنی تھی
اچھا ٹھیک اسی لیے آپ مصروف سے
ہاں لیے میں مصروف تھا اور بے چین بھی میں بہت تھا مجھے اسکول کی کام تھی نا بہت ساری اب مجھے ہے کل امتحان بھی اسکول میں اور بہت ساری
آپ کی آواز آپ کی بعش جیسی لگتی ہے ابھی اس وقت
یہ ہے نا اسی کا کا یہ موبائل اون
آ کون ہو آپ بڑے ہو کے آپ چھوٹے ہو
میں بیچ والا ہوں
آپ کی آواز ایک جیسی ہے لیکن آپ اس کے چھوٹے بھائی ہو
نے بولا
ہ
ہوں مجھے نہیں لگتا آپ جانتی ہو ہاں ہاں اس دن لے کے میں گھر پہ مت تھا
کیکن مجھے پتا ہے نا مجھے مجھے پتا ہے ال
ٹھیک ٹھیک بڑھیا بڑھیا اور سنایا آپ
بس ٹھیک وہ کہاں ہے خود
وہ ہے میرے امتحان کی تیاری کر رہا
وہ وہ آپ کے امتحان کی تیاری
ہاں ہاں
مجھے نہیں بول رہا تو آپ کیا کر رہے ہو
میں اس کے امتحان کی تیاری کروں
اپ ابھی چھوٹی ہو اپ نہیں سمجھو گی اپ تھوڑی بڑی
ہاں اور کیا میں زیادہ چھوٹی ہوں اور کیا کھانا کھایا کھایا کھانا
ہم نے نہیں کھایا آپ نے کھایا
ہاں کیوںکھایا تو کھانا تھا نا ایک کام کرتے کھانا کھاتے پھیر ایک اور کام کرتا پھر وہ کھانا
پروف ہم مصروف ہیں بہت
ہو
ہم آپ کی طرح اگر آپ کی طرح اگر ہم اچھے ہوتے کہ
ہوں وہی تو سب اچھے نہیں ہو سکتے نا کوئی کوئی اچھا ہوتا ہے ہے نہ سب اچھے ہوں گے تو پھر وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اچھا ہے ڈفرنس شیڈ کرنے کے لیے ہیلو ڈفرنشٹ کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے بالکل اورپ کھ اورور تو بھی ہو رہا ہے
ہلکا ہلکا سا نہیں ڈسٹرب نہیں ہو رہا آپ سے ڈسٹرب کہاں
وہی تو پروابلم ہے وہی تو پروابلم ہے یہ پرابلم ہے آپ کی آپ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں مجھے بولو آپ نے اپنا سارا کام ختم کیا جو آپ کو ملا تھا
وہ کہاں کیا میں نے بولا نا اس جب درگاہ میں ملی مجھے میں نے بولا نا اس نے بولا کہ وہ روکنے کے لیے فی الحال
نہیں یہ لوگ سب کر رہے ہیں نہیں تو کرو کیونکہ یہ سب لوگ کر رہے ہیں نا
سر مل گئی کسی کی پڑ گئی کسی کی تو مجھے فون کو ہو گیا نا ستیا ناش اب کیا کروں ب بہت خوش کرتے ہیں نا یہ سب دائی دیتے ہیں روز روز
ہاں اور کروا ٹھیک
اب فون والے کے پاس ہی وہ اب رہ ہے ابھی وہے اس نے کہا مجھے بارہ بجے ڈالا تھا اس نے کہا تین بجے تک آنا تو اب میں ابھی جاؤں گا
اچھا ٹھیک پھر لوانا کرنا لیکن تم کیونکہ یہ سب لوگ کر رہے ہیں
وہی وہی میں وہی کروں گا لیکن فائدہ کچھ نہیںجھ آ رہا ہی نہیں ہے
کیا دے رہے جب وہ سارے ختم کرو گے نا پھر نئے بھی آئیں گے
وہ نئے آئ گے وہ بھی میں کروں گ لن فائدہ آنا چاہیں نا کچ تو بھی جسے موٹیویشن ملےی
وہ آ جائے گا نا ہاں وہ دھیرے دھیرے جب ہو جائے گا نا سب پروسیس پھر ا وہ آپ کو آ جائے گا کیونکہ وہ ہمیں بھی دھیرے دھیرے ہی آ رہا ہے نا وہ آپ کو بھی دھیرے دھیرے ہی آئے گا ایک ہفتہ
کن ایک مہینہ
کرو چپ دماغ خراب ہے تمرا ہمیں پندرہ دن
پندرہ دن ہوگئے تیمیہ ایک ہفتہ ہو گیا میں ہیں نہ خاص میرے یہاں سے زیادہ ٹیم چلتا ہے تیز یا پھر وہ تیز ہے تمہاریاڑی سلو ہے صابن کی طرح
ہاں اور کیا کسی اور دوست کو دینا تھا
ہاں
کسی اور دوست کو بھی بتانا تھا ہاں اور تمہیں کیا ہے ہاں تم جتنے لوگوں کو اس میں انوالو کر سکتے ہو تم کرو
اچھا پھر جو اچھی بات
یہ بہت اچھی بات ہے اور کیا تمہیں بھی بہت
اب مجھے بولو مجھے بولو پھر یہ آئی فون پہ ہو ہوتا ہے
نہ نہ نہ کے پس آئی فون ہی ان کے لیے ہے نہیں
اب جو جو جو اسی سے آئے فون لائیں گے ان کا کیا
مجھے نہیں ہے پتا بھی کوئی اتنا امیر نہیں ہوا ہوگا نہ خیر چھوڑو اور مجھے بتاؤ پھر
کچھ نہیں فل حال وہ گئی پھر سے فزیو کے پاس
اچھا ٹھیک اچھا اچھا
آپ کے باہر والے ہی محلے میں ہے ہاں مجھے پتہ ہے
لڑکی ہے ایک اور ایک جی تو ہم رہیں گے کیا کیا کیا ہم نے
ہاں ٹریک پہ تو جا رہے لیکن لیکن جب
مفید انسان کیا میں بھی تو ہوں میں نے تو بولا کل آپ کے بھائی کو کہ میں بھی
وکہ میں بھی آ رہی ہوں کہاں کس کس کو جانا ہے مجھے کیا پتا اس میں کیا دیک دیکھیں گے کون کون جمہ ہوگا میں نے کہ مجھے بھی لینا ساتھ ہم کون کون ہے ایک تو ہم دو ہوں گے اور اگر آف ہوگی تو آف ہوگی
ہ
اور کون ہوگا فر
تو یہ نا کیا کہتے ہے نا آئی ش کوب لی جا سا
تو وہ کہاں اس کو پھر اٹھانا پڑے گا
نہیں پھر اس کو گھر پہ ہی رکھو اس کو نہیں اٹھانے کی ضرورت ہے
مت آئے گا وہ وہ چهشندر خانمکا اس کو بھی بولیں گے انس مت آئے گا
او ہوو وہ تو مر کے بھی نہیں آئے گا وہ ڈیتھ بیڈ پہ جا سکتا ہے لیکن وہ وہاں نہیں آئے گا اس کو کھانے وانے کا اگر کچھ ہے تو پھر
کھانے کہاں ب فت رہا کریں گے اسپیشل
میں اس کو بولوں گی نا کہ کیا کہتے آؤ گی ٹریکنگ کے لیے لیکن وہ نہیں آئے گا مجھے پتا ہے نا اس کا وہ اس چیز میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس کو بولو یہی کھانے وانے کا کچھ بولو اس کو آرام فرمانے کا فون دیکھنے کا فلمیں ولمیں دیکھنے کا
ج جیک ٹھیک گ مطلب وہ شوقین نفر ہے شوقین بندہ ہے وہ
ہاں بہت زیادہ
ہاں بہت زیادہ اس کی شکل سے بڑی بلتی کتنا شوقین ہے ان دنوں لیکن وہ بہت جلدی سوتا تھا نا اس لیے میں اس کا عشق ہو گیا
ہاں ا کے زیادہ اشق ہونے کی ضرورت نہیں ہے ا زمانہ خراب ہے
ورنہ کیا ڈرونگ سکھی فر تمنے جو بولو وہ میں سیکھا ہے ا بس اسی کو چھوڑ کے
کیوں وہ سیکھ لیتی نا وہی بہت امپورٹینٹ ہے میں چلا آ سکتی ہوں بس لوگوں کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا میں بھی وہی کھڑی ہو ں نہ لوگوں کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا
ہ
ہوں اور کیا
بس میں نے پرسوں کام کیا اسی کے بارے میں ادھر میں کسی ادھر ہی کشمیری
ہاں اور کیا
م بہت عجیب
ج ہم م جاتے ہیں ہس ہنس کے کبھی کبھار ایسی ایسی عجیب عجیب چیزیں سنتے ہیں ہم لوگ کرنا لیکن تو مطلب کیونکہ یہ لوگ
فی الحال فی الحال میر ر متوج جا موبائل فون کی شدت محابت ہونی چاہ ن
اللہ جان کیا کرو مجھے سمجھ نہیں آ لیکن مجھے پتا ہے تم کیا کرو اب لانا نا واپس تو اب کتنا لے گا وہ ٹھیک کرنے کا اصل میں تم کرتے ہو نا وہ کہ فون رکھتے ہو ایسے اور
اس کا نہیں اس کا نہیں تھا پرابلم اس نے کہا اس کو میں نے س کو ج م پابلم تاتہ ہا س وہ چارجنگ چارجنگ ساکیٹ
ہوں
وہ نہیں ہے اس کو یا تو بیٹری کی پرابلم ہے یا پھر اس کو وہ چارجنگ پ ہے ن جو ج سےر بیٹری تک چارج کرتی ہے وہ اسٹرپ چڑھتی ہے اوپر تک وہی اسی میں اس کو پروابلم ہوگی ہوات ا نے بولا مجھے آدھ آدھے مہینے کی میری تنخا اسی میں جائے گی
کتنی دان کا ہے تمہاری ویسے
اب کیا بولوں میں اب کیا بولوں میں ہاں
نمبر
نہیں نمبرکاں بول سکتا ہوں میری اگرسمجھ آئے گی میری تنخواہ کااہے بی سی ڈی
بی سی ڈی
ہاں
پتا نہیں کچھ سمجھ نہیں آیا
ج بڑی ہو جاگی
ہ کوئی بات نہیں میں جلد بڑی ہو جاؤں گی نا پھر
ہاں
اور کیا اور بتاؤ چلو پھر ہوتی رہتی ہے بات
ہاں ہ
کرتے رہنا بہت بہت کام بھی کرتے رہنا بیٹھنا نہیں پڑھنا وڑھنا بھی چلو ٹھیک ہے
خیر شکریہ شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ
اللہ حافظ